ہلو ہائے
ہیلو ہائے کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں تم کیس لیے
بھی ٹھیک ہو
تم نے مسالے کے بھر وہاں وگن کہ ہے
مسالے والے
ہاں برواں بیگن
مسالے والے برگ میں بناتی ہوں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں تم کیسے بناتی ہو
اتی ہ ہاں میں بھی بناتی ہوں
تو کیسے بناتی ہو
وہ چھوٹے والے چھوٹے بھگناتے ہیں نا ہرے ہرے والے چھوٹے رہگان پرپل والے لو نا تو وہ جو ہے نا اس میں بیج نکل آتے ہیں تو میں ہرے والی لیتی ہوں جس دن لینا بنانا اسی دن لوگ فریش تو اس میں بیج کم ہوتے ہیں نہیں رکھ دو تو پھر اس میں بیج نکل آتے ہیں کھانے میں ٹیسٹ اچھا نہیں آتا
اچھا ایسا مجھے یہ یہ نہیں پت تھی ٹپ
نہیں نہیں جس دن کھانا ہو آپ نے اسی دن لو نہیں تو اس میں بیج پڑ جاتا ہے اکرانے لگتے ہیں تو فریش سیم ڈے لو اور اس کو ہے نا واش کر کے اچھے سے واش کر کے اس کی جو ٹیل کے پاس لیو جیسا بنا ہوتا ہے نا وہ نکال لو اور بیس میں سے چار پیس مطلب ایسے کرو کہ اس میں مصالحہ فل ہو جائے ٹوٹے نہیں کی مطلب وہ چار پیس الگ ہوگا تو ایسے ہی اس میں سلنگ وغیرہ بھر دیتے ہیں کیا بولتے ہیں زیرا لے لو گرم مسالہ لے لو تھوڑا سا امچور پاؤڈر لے لو چاٹ مسالہ لے لو یہ تو فلنگ کے لیے رکھ لو یہ پیسٹ جو بنا دی اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے ہلکا سا پیسٹ بنا کے اس کی فلنگ کر دو اور باقی جو مسالہ اس میں سالن میں بنتا ہے اس سالن میں الگ اس کو فرائی کر لو الگ سے مطلب ایک تھوڑا سا شیلو فرائی کر لو پھر جو مسالہ بنانا جس میں اس کو ڈپ کریں گے فرائڈ بیگن کو اس میں میتھی دانا ڈالو
اچھا
اور ایک پیسٹ بنانا ہوتا ہے اس سالن کا جس میں پیسی ہو پیاز چھیل لو پیاز کو باریک پیس لو اس میں ادرک لہسن چھیل کے ایک دم دم باریک پیس لو کہتے ہیں نا ادرک لہسن اور پیاز کا پیسٹ ریڈی کر لو اگر ٹماٹر کھانے ہیں تو ڈالو ادر وائز نہیں ڈالو تو پھر آپ دہی ڈال دو تو اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے ہاں مسالے کو پہلے میتھی ڈالو میتھی میں پیاز کا پیسٹ ڈال دو تھوڑا سا پیاز ہو جائے پھر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دو پھر اس میں اپنا دہی ڈالنا یا ٹماٹر ڈالنا اپنی چوائس ہوتی ہے پھر اس کی اچھی سی بنائی کرو پانی ڈال ڈال کے بھونتے رہو بھونتے رہو اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا کیونکہ بیگن کا مسالا ہے نا پتلے میں ڈالو تو وہ جو اپ فرائڈ مسالہ اندر بارا تھا نا وہ پورا بہہ کے سالن میں یہ تو بنہ ہوا رکھو ہاں اس کو خوب اچھا سا بنا ہوا جب تک بھون لو پانی نہیں چھوڑ وہ تیل نہیں چھوڑ دے پھر وہ بھنے بنے مسالے میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا چلا دو بہت ٹیسٹی بنتا ہے نا اس کو کیا ہے نا باسی کھاؤ تو زیادہ اچھا لگتا ہے پوڑی کے ساتھ جیسے ابھی مارنگ میں بنا ہے تو شام کو پوڑی کے ساتھ کا یا رات میں بنا ہے تو صبح پوڑی کے ساتھ کا ٹیسٹ لگتا اس کے ساتھ مرچی کا فرائڈ مرچیں رکھ لو اچھا لگتا ہے پیاز انین میں تھوڑا سا نیمبو وغیرہ ڈال پودینہ ڈال کے کھاؤ پلیٹ لگا کر کاؤ تو چلو
ہاں میری ممی ایک بناتی ہے ریسیپی بروا بیگن وہ بھی ایک اچھی بناتی ہیں بس انکے سٹائل کی بناتی ہیں وہ بھی تو اس میں وہ کیا کرتی ہیں جیسے یہ ہرے والے رہتے ہیں نا بگن وہ لے لیتی ہیں اور وہ کریں گی تیل لیں گی اس میں بیسن ہوتا ہے بیسن بیسن لے لو یا مونگ پلی کا پاؤڈر اس کو تھوڑا نا تھوڑا سا روسٹ کر لو پھر ایک کام کرو پھر نا اسی میں روز بیسن میں دھنیا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر اور وہ ہلدی پاؤڈر آمچور پاؤڈر گ مسالا اور نمک ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا نا وہ کر لو مکس کرلو اسی کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دو ہے نا مکس کر کے پھر یہ مطلب اسٹفنگ اس کی تیار ہوگی کوئی پھر اس اس کے بعد نا اس میں الگ سے تڑکا بھی لگاتے ہیں اب پیسہ تو پہلے کیا کریں گے وہ اسٹفنگ تیار کر لینا اور جب مطلب میں نے تیل بتایا تھا نا تو وہ اسٹف جو اسٹفنگ ہے وہ مطلب کہ آپ تیل ڈال دیں گے تو وہ بائنڈنگ میں اچھی آ جائے گی اس کے بعد جو ایکسٹرا تیار کیا بیگن کو چار اس نے کاٹو دو اس میں کاٹو چار ہو جائیں گے نا اس کے پھر اس میں وہی مصالحہ سٹف کر دو اس کے بعد تیل لو کڑاہی میں پھر اس میں وہ کیا بولتے ہیں زیرا پاؤڈر اور وہ رائی اور تھوڑی سی ہگ ڈال کے اور وہ اسٹو برنجل میں جو تھا نا وہ برنجل جو ہے نا اسی میں ڈال دو تیل میں اس کے بعد مسالے دھیمی آنچ میں پکاتی رہو اور د دھیمے دھیمے میں تو اس کو پلٹتی رہنا تھوڑی تھوڑی دیر میں دس سے پندرہ منٹ تک وہ سافٹ ہو جائیں گے اور گولڈن ہو جائیں گے پھر اس کے بع اس کو نا ہری دھنیا سے گارنش کر لینا بہت اچھا لگتا ہے اگر گریوی بنانی ہے تو گریوی بھی ساتھ میں کر سکتی ہوں جیسے ایک پیاز لے لو ایک فائنلی چوپ یاد لو دو ٹماٹر لے لو سیدھے وہ مشین سے ہو جائے ساف تو اسی مطلب کڑی میں وہی وہ جو برنجل وہ تھا نا وہ ڈال دو اس نے تو وہ بھی وہ ٹیسٹ ٹیسٹی لگتے ہیں
ہاں
میں ایک اور بناتی ہوں جو بڑے والے پ کروں ہوتے ہیں نا
ہاں
اس کو سلائسز میں بنایا تھا میں نے بہت ٹیسٹی بنا تھا اس کو کہنا اس کی جو ٹیل کا حصہ ہوتا ہے نا اس کے لیو ہوتی ہیں ٹیل کے پاس
ہاں ہاں
وہ ہٹا دو فیر اس کو نا اکھے بیگم کو گول گول گول کر مطلب پیسے لٹا کے جیسے اپنے گول پیاز کاٹتے ہیں نا ویسے ہی زیادہ موٹ نہ زیادہ پتلے سلائسز اکول سلائسیز کاٹ لو پھر اپ تی پین میں نا اس میں دو دو اس طرح کے دو پین لگتے ہیں ایک میں جس میں اپ نے ہلدی لال مرچہ نمک مکس کر کے اس کو جو بینگن کے سلائسز ہیں نا وہ کوٹ کر کے ہلکا سا شیلو فرائی کر لو
اچھا
کچھ نہیں ہلدی مرچ نمک میں کنا ہے اور پھر ادھر جو اپن وہ بنائیں گے نا گریوی تو نہیں کہتے لیکن ہاں جیسے برجی ہوتی نا اپ برجی انڈے کی برجی بناتے ہیں ہاں سین جو انڈے کی برجی لگتی ہے نا وہ سیم اس میں لگتی ہے
جیسے اپن نے یہ فرائی کر لی ہے نا بینگن میں ہلدی مرچیں نمک ڈال کے توسر یہ ہلکے سافٹ تو ہو ہی گئے پھر ادھر جو دوسرے پین میں ہے نا اسے برجی انڈے کی بناتے ہیں نا اس میں انڈا نہیں ڈالنا اس میں ڈالنا ہے پیاز ٹماٹر ہری مرچیں کالی مرچ کا پاؤڈر یہ سب ڈال کے اچھے سے پن کی بھون لو اس کو مطلب یہ رہے کہ تھوڑا سا مطلب تم کرکرا سا ہو جائے اتنی بھنائی پھر جو بیگن تھے بیگن کو ڈال دو گول گول ایک ایک سلائسز رکھتے جاؤ اور پلٹتے جاؤ تاکہ ہر بین کے اوپر یہ پیاز اور ٹماٹر کا جملہ ہے نا پیسٹ وہ چھپ جائے پلٹتے جاؤ رکھتے جا وہ بہت اچھا اچھے لگتے ہیں کبھی سبزی کے ساتھ یا پھر دال وال کے ساتھ کچھ اچھا ایسا کچھ ہو نا تو آپشن میں رکھ کے کھاؤ تو اچھا لگتا ہے بیت
اچھا میں نا اسی طرح سوکھی سوکھی تروئی ہوتی تروئی
ہاں
توورائی بھی بڑو ہاتھ سے لوگ بولتے تو تروئی جو ہاں گلک تارو تو چنی وہ نینوا تو اکنا ہوتا ہے ہاں تو ترو ہی جو ہوتی نا اس کو چھین لو اور پھر چھیلنے کے بعد اس چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لو مطلب کتنے جیسے ایک انگلی ہوتی ہے نا اسی انگلی کے برابر اس کے حصے کر لو برابر کے ہے نا پھر اس میں ایک مطلب پورا کٹنی لگانا ہے صرف چھوڑی ہو مطلب آگے سے سائڈ سائڈ کا کرنے بیچ میں چھی ڈالو اندر ہلکا سا چھید کر لو ہے نا
ہاں
مطلب سب میں اس کو سائڈ میں رکھ لو ہے نا پھر اس میں نمک لال مرچ پاؤڈر اور وہ کیا بولتے نمک لال مرچ ہلدی یہ تینوں چیزیں لو اور مکس کر لو ٹھیک ہے مکس کر کے اس کو وہ جو تروئی ہے اس کے اندر فل کر دو اچھے سے اسٹفنگ کر دو ٹھیک ہے پھر تیل لو تیل میں جو اسٹف کی ہوئی وہ ہے تروئی ہے اس کو ڈال دو پیاچ میں اس کے بعدھر اس کو نا دھیمی آنچ میں چھوڑ دو دھیمی آنچ میں چھوڑو گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو اپنے آپ پانی چھوڑ دے گا ہے نا اس پانی کو نا بلانا نہیں ہے تمہیں بیسن لینا ہے بیسن لو اپنے انداز کے حساب سے ایک چمچ دو چمچ جیسے تھوڑا سا اس کے گھے پن کے لیے بیسن ڈال دو اس کے اوپر اور بالکل ہلکی ہ اس کو چلا دوں ہے نا پر دو تین اور پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو دھیما چھوڑ دو پانی بھی سو لی اور وہ وہ ہو جاتی پ دیکھ لو کھول کر پانی ویسے بھی جل چکا رہتا ہے پھر اس کو بھی کھاؤ نا چاول کے ساتھ دال کے ساتھ اور ہری مرچ لے لو اس کے ساتھ پلین چاول کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے یہ
ہاں پلین چاول کے ساتھ
ہ بہت ٹٹیسٹی ر میں نے بنائی ہوئی ہے
میں نے سمپل ریسیپی سے بناتی ہوں کچھ نہیں بناتی گول گول سلائسیز میں کاٹ لیتی ہوں گل کی تروئی جو بھی ہے پہلے تو اس کو چھین لو ان کے چھلکے نکال لو ان کے چڑگوں کے کباب بھی بنتے ہیں میں اس کی ریسیپی بھی بتاؤں گی لیکن پہلے میں یہ بتا دیتی ہوں گلکیوں کو کچھ بھی نہیں کرتی پیاز کاٹتی ہوں ہری مرچ کاٹتی ہوں زیرہ بس پین میں تیل گرم کرتے ہیں اس میں زیرہ ڈال دیتے ہیں پیاز ڈال دیتے ہیں ہری مرچ تھوڑی سی ہلدی اور نمک ڈال کے گلکیوں کو ڈال دیتے ہیں اور دو چار منٹ اس کو اچھے سے بنائی کرتے ہیں اس کو اچھے سے بنائی کرنا چاہیے جب تک اسے ہلدی کی اسمیل نہیں چاہی چلی جائے ہاں اور مطلب ٹیسٹ یہ دیکھنا نمک میں کہ گلک نمک نہیں س سوکھ د تو مطلب پہلے تو تھوڑا سا ڈال دو ہل نمک پھر اس کے بعد اگر آپ نے کم لگے تو پھر آپ اور ڈال دو لیکن چیک کرتے رہو کہ وہ مطلب پہلے تو پانی چھوڑیں گی اگر آپ نے لگے لگے تو تھوڑی سی چھٹی ڈال دو پانی کی ادروائز وہ ایسے ہی کم کمپلیٹ ہو جاتے ہیں میں ایسے ہی بنا سوں
ہاں اچھا تروہت تو بہت فائدہ بھی کرتی ہے جیسے سر درد ہوتا ہے نا اس میں بھی آرام دیتی ہے اور آنکھوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اور قبض جن کو دور رہتا ہے اس کے لیے بھی اور جن کو پائلس کی پروابلم رہتی ہے ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے مطلب ویٹ مینجمنٹ جیسے کہ ڈائجیشن ہو گیا اس کو امپروو کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے
ارے واہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا چلو اچھا میں رکھتا تاں ٹھیک ہے اوکے اوکے بائے بائے